علیکم اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم ال السلام جی کیا حال ٹھیک ہے
ے سے الحمد اللہ میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں ج میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے اورپ ایسے ہی آپ کو ایر فون فون کچھ نہ لگایا کرے کیونکہ آپ نے کل بھی میرا ایکچ ج کل بھی ایسا ہی میں نے پرچہ دیا تھا اب مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ ان پرچے دیکھنے والوں کو کیوں نہیں دکھتا ہے ارے جی پت نہیں کیا مسئلہ ہو گیا تھا ان کا تو اب چھوڑ
بات اس کی تو مجھے بتائیے آپ ٹھیک ہیں
گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ کے جی ہاں الحمد للہ میرے گھر پہ سب لوگ ٹھیک ہے جی ابھی الحمد للہ ابھی تو کھانا نہیں کھایا جی ابھی ہمارے والد صاحب ابھی فر ٹھیک ٹھیک جی آئے ہے ابھی والد صاحب آئے ہیں آ سےا تو اب شروع شروعات کریں گے کھانا پکوانوں کی اور کھانا کھانے کی کہ جی ہاں ہم لو والد صاحب کا انتظار کر رہے تھے اس کے بعد ہم م لوگ کھانا کی کھانے کی شروعات کرتے ہیںچھا جی ہاں یہ بھیحیح بات ہے آپ بتائے آپ کا دن کیسا گزرا تو آج
تو مطلب میں آپ کو کیا ہی بتاؤں بہت ہی زیادہ انوکھا اور نرالا دن تھا میرا تو میری دن کی جو شروعات ہے وہ صبح آٹھ ساھ صبح ساھ سات ساھے سات بجے اٹھی میں اٹھا
اچا جی آپ کا آڈ پرچا تھا آپ کا پرچا کیسا گیا اور آپ کے بائی چھوٹے بھائی کا پرچہ کیسا گیا میری جو طبیعت ہے وہ تھوڑی خراب ہے اسی کی وجہ سے جو میرا پ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے تو مجھے پت ہے کہ میری آواز آپ کو صاف آ رہی ج جی ہاں آپ کی آواز مجھے الحمد للہ صاف آ رہی ہے جی ہاں ایئر فون لگایاا ہے جی تو آپ اس کے بغیر بات کریں تاکہ آپ کی آواز اور اچھے سے آئے جی میری آواز اچھے سے آ رہی ہے جی کم آ رہی ہے آپ کی آواز جسے دور سے آ رہی ہے آپ وج اب ٹھیک آ رہی ہے جی جی اب آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے چلو بہت میں کیا بول رہا تھا ہاں جی بولیے ند سے جی ہاں اس کے بعد کیا ہوا کہ میں اٹا میں نے جو منہ پہ دوائی مالتا ہوں میں جی ہاں بالکل وہ سیٹ کی طرح چپک جاتی ہے ٹھیک ہے ہانی پڑتی ہے اور مگر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اس پہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے وہ ہاتھ سے اٹھانی پڑتی ہے اس کھنج کھنج اٹھ
تو اس کے بعد میں نے وہ اٹھایا اور پھر میں نے منہ و دھ کے چائے پی تو پھر
پھر میں نے حزف کو بھی اٹھایا اور اس نے بھی چائے پی کے ہم نو بجے جو ہے گھر سے روانہ ہو گئےرش کے لیے جی تو ہم نے راستے میں مطلب ہمارا حامی جو دوست ہے وہ بھی آ رہا تھا اور ایک اور دوست کو بھی ہم نے راستے سے اٹھایا جیاں آپ کو جو پتا ہی ہے کہ آج گاندربل کل گاندربل میں جو میلا کھیت بھانی جو ہاں
جی تو مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ آج وہاں پر کم سے کم ہزار سے بارہ سو کے بیچ میں لوگ موجود تھے تو مطلب جو آپ کو جی جی تو جو بڑی جو گاؤں کی
کی بسیں آپ کو دیکھتے ہیں نا راستے میں بڑی ویسے ہی مجھے لگتا ہے کم سے کم پچاس وہاں موجود کیا بات کر رہے ہیں آپحیح میں جی جی جی آج جن کو آج گار جانا تھا تو اس وجہ سے وہاں سے بہت چلو اچھی بات ہے اس میں بھی اچھا ہوگا توھر کیاھر مجھے بتایا جاتا تھا ہاں جی جب میں پرچہ دینے گیا جی ہاں پرچے کے درمیان جو ہے سات دنوں کا انہوں نے وکفارہ جی ہاں جی ہاں
وقفے کی وجہ سے جو ہے ماحول جو ہے وہ خراب ہو گیا اور پڑھائی کا ماحول جو میں نے آپ کو بولا تھا کہ بہت ہی زیادہ ختم ہو گیا تو لگ رہا تھا کہ چٹی جی جی چھٹی ہو رہی چھٹی چل رہی ہے تو کیا ہوا کہ میں کل شام کو بھی
بھی پھر نہیں پڑھ پایا کیوںہ میں آپ کے سات ہی پرچے میں مصروف تھا جی ہاں تو پھر میں نے جو کام کیا کام کیا تو میں صبح ہمہنچ نکلے جلدی یونیورسٹی کی طرف جب ہم وہاں پہنچے تو اس وقت پونے دس بج چکے
تو ہمارے پاس ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا وقت موجود تھا جس میں ہمیں کرنا
نا ٹھیک پھر آپ نے کیا کیا امید کرتا ہوں کہ آپ کا پرچہ پھر صحیح ہوا ہوگا جی وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدھے گھنٹے پھر میں نے وہی لٹر مستی ادھر ادھر گھوما ووما تو پھر اب ایک گھنٹہ بچا تھا تو ایک گھنٹہ کیا ہو سکتا تھا یہ پرچ تو جاننے کے لیے سنتے رہیے
گداستان
جی ہاں تو کیا ہوا تھا ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو اب میں نے دوست کو ایک کو پکڑا اور اس کے ساتھ پرچی کی تیاری چو اچھی بات ہےنے دوست کو کر رہا تھا پڑھ رہا تھا پڑھ رہا تھا تھڑا تھڑا کر
بہت پیرے
اب آپ اتنی لمبی کہانی نہ بتا کر مجھے بتے آپ کا پرچہ کیسا آ گیا ہمارے پاس وت ہییں گے جی ہاں بے شک لب طے ہاں جی بالکل بالکل بتائیے آپ مجھے میں آپ کی باتوں کا منتظر ہوں جی پھر آپ نے اپنے دوست کے ساتھ لٹر مستی کی وہ ایک گھنٹے آپ نے نکال دیا اس کے بعد آپ امتحان کے لیے امتحان ہال میں بیٹھ گئے تو
بارہ بجے امتحان
جی بالکل بالکل کا جی ہاںحی صحیح بتا رہے ہیں آپ ہوگ جی ہاںمی دی مشکلان
تو جیسے ہی ہم پرچے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا جو پرچا ہے وہ مطلب ایک پیپر ہوتا ہے جس کا ایک طرف بھرا ہوا ہوتا ہے خالی جی جی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پیپر ہوتا ہے جس کا خالی ایک طرف بھرا ہوتا ہے لیکن اس والالے میں دونوں طرف پورے بھرے ہوئے تھے جیسے انہوں نے کتاب ہی ڈال دی تھی جی یہ تو مطلب بہت ہی زیادہ مشکل وہ لگ رہا تھا جی جی جی جی بہت بات جی نہیں ہمیں پتا تھا کہ وہ استاد ہی کچھشکل پرچ
الے مگر آپ نے یہ تصور نہیں کیا تھا کہ استاد مشکل پرچہ ڈالے گا مگر استاد دو پرچے ڈالے گا جی تو بلے دوچے ڈال جی ہاں وہی میں بول رہا ہوں ج
یہی تو اب کیا ہی
پھر آپ نے کیا کیا پرچے میں میں وہی سوچ کے تھوڑا پریشان ہو رہا ہوں کہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس پرچے کی تیاری کر کے آپ نے ان پرچوں میں کیا ہی جنڈے گاڑے ہوں گے
تو پھر ہم کیا کیا میں نے میں پرچہ لکھتا گیا لکھتا گیا جتنا مجھے آیا میں لکھتا گیا اور آخر میں مجھے پچاس میں سے میں نے تیس سے بتیس سے تینتیس نمبر حاصل کر کے
ے ہیں آپ ہی ہاں ے چھوڑا نہیں میں نے اس پرچے کو آپ نے کچھ آنکھیں ملا کر میں نے وہ پرچہ کیا ہے آپ نے سارا اپنے زبان اور ہاتھ دماغ سے لکھا پورے اپنے ایک سوال میں سے اگر ایک لق سمجھ آ جاتا تھا
پورا سوال میں لکھ جاتا تھا اس میں
ان کے اس سوال کی آپ شاعری لکھ دیتے تھے جی آپ وہ بھی مان لیجیے مگر آپ کی جیسی شاعری نہیںع جی ہم تو
کو میں نے پھاڑ دیا جیت
اچھا اچھا پرچے کو مجھے لگا آپ نے بولا کہ پھاڑ دیا جی نہیںچے کو میں دیا ج میں امید کرتا ہوں کہ وہ پاڑا ہوا پرچا
جی جی صحیح صحیح جی
کہیں وہ گم نہ جائے جائیں گے دا بس دعا دعا تو آپ کی ہونی چاہیے دعا تو اس آدمی سے آپ کرنے کو جو جمے آپ کا استاد ہے جی نہیں کیا بولتے ہیں وہ تو مطلب آپ کو ہر پر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کیا آپ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس جو ان کی اب رقم آ جی ہے پرچوں کی تو
کہہ جم تو واپس ورزش کر آ سک ہیں
نہیں نہیں نہیں البتہ البتہ یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا آپ لوگ تو مجھے یہ اطلاع ہی نہیں کرتے ہو کہ استاد ہمیں ڈھونڈ رہا ہے تو میرا یہ خوش قسمتی ہے کہ استاد ہم کو ڈھونڈ رہا ہے میں تو استاد کے پاس ملاقات کے لیے آ گیا ہوتا مگر آپ لوگوں نے مجھے اطلاع نہیں کی اطلا کی تھی کہ اسد آپ کو ڈھونڈ رہا اب کیا اور ڈھونڈ رہا ہے استاد استاد استاد اور ڈھونڈ رہا تھا پوچھتا رہتا ہے ہمارا کیا پوچھتا ہے ہمارا استاد کیا کہ وہ کہاں چلا گیا وہ کیوں نہیں آ رہا میں نے ان سے پچھلی بار
کہ ان کے امتحاناتج چل رہے ہیں اور اس کے بعد کہا
کہا کہ اب پت نہیں وہ کیوں نہیں آ رہا تھا ہم کیا ہی جواب دیتے اس سوال کا جواری زشانے کی جی جی اس اسد سےہ اس استاد سے میں بہت معائل ہوتا ہوں میں اس استاد سے ان استاد کے پاس ضرور ضرور ملاقات کے لیے جانا ہے مجھے ان شاء اللہ اگر مجھے وقت ملا کل یا پرسوں میں ملاقات کرنے کے لئے استاد کے پاس جاؤں گا آپ بہت اچھے اچھے انسان ہیں کہ آپ نے مجھے یہ اطلاع دے دی کہ آپ کو طالب صاحب استاد استاد صاحب ڈھونڈ رہے تھے ہم تو ان کے شاگرد ہیں زگی ہمارا تو وہ بہت اچھا ہمیں تو ہم بہت مطمئن ہو گئے ان استاد سے اس ان استادوں کی باتوں سے بھی بالکل انہوں نے ہونے والے جی ہاں جی جی جی ہاں تو میں فرما رہا تھا وقت کو وقت تو ہر کسی انسان کا اختتام ہونے والا ہےل السلام علیکم
کریں گے اوکے السلام علیکم وعلیکم السلام و علیکم لم وسلامٹ